خوب پائے
خدا حافظ السلام علیکم بھائی بھائی جان-
وعلیکم السلام بھائی جان-
میرا نام انس ہے آج میں اپپنے روزمرہ کے زندگی کے بارے میں بتاؤں گا-
جی بتائے پھائی جان
میں ہررت سباؤتا-
سب سے پہلے منہ دھوتا ہوں پھر ناشہ کرتا ہوں- اس کے بعد اپنے ضروری- پورے کرتا ہوں اگر کالج جانا ہوتا ہے تو سمے- پہ کالج کیا نکالتا ہوں- مجھے نئی- نئی چیزیں کو سیکھنا بہت پسند ہے- میں کتاب پڑھتا ہوں موبائل پر- تعلیمی شککیڈیو مطلب ہوتا ہے نا وہ شکشک ویڈیو- دتا اگر اچھی معمولیت بڑھانے کی کوشش کرتا ہوں میرے خاندان میں- ایک دوسرے کی مدد کرتے ہیں- عام ایک دوسرے کی عزت کرتے ہیں اور مل جل کر رہتے ہیں والدین عزت کرتے ہیں اور بڑے کا احترام کرنا بہت ضروری ہے خالی وقت- میں -میں ٹہلتا ہوں- دوستوں سے بات کرتا ہوں اور اچھی باتیں سیکھناڑ- پسند کرتا ہوں میں ہمیشہ مشف سوچتا ہوں کوشش کرتا- ہوں اگر میں محلے مطلب کیا ہمیں اپنے محلے کو صاف رکھنا چ- چاہیے مطلب کیا بولا جائے- پانی جایا نہیں کرنی چاہیے زیادہ سے زیادہ پیڑ لگانے چاہیے- چاہے کچھ بھی ہو ویسا کرتے رہناا چاہیے ایسا کرنے سے ہمیں آگے بڑھتے رہتا ہے ایسا نہیں کرے ہاں ا ایسا کرنے سے کچھ نہیں ہوتا ہے ہاں ل ب ہمیں خالی وقت میں میں ایک دوسرے کی مدد کرتا تاا ہوں
ا
جچ اور کیا مجھے اپنے محلے کو صاف رکھنے چاہیے پانی جضایا نہیں کرنے چاہیے پانی جو جیا کرے اسے بچا لینا چاہیے اور ہمیں اپنے گھر میں سب کی عزت کرنی چاہیے سمجے بھائی بھائی جان میں کیا کہنا چاہتا ہوں آپ کو سمجھ رہے ہیں نہا بھائی جان
اس جی اس سال
کیا بھائی جان
ع سر اس سال بھی تماشے وہی پانے ہوئے نہ جانے کتنے اپنے کتنے انجانے ہوئے
وہیں کیاج کیا کھانا میں کاس بنایا آج
آج کھانے میں کباب بنے ہیں بھائی جان
او بھائی کا اپنا آپ
وقت وقت خراب تھا اس سے اس میں سوال کیسا اپنے ہی غیر کے اس میں ملال کیسا
ا و واہ بھائی جان واہ واہ میں بھی ایک شاعری سناؤ کیا وقت کی قیمت سمجھو ہر سنو بھائی جان وقت کی قیمت سمجھو ہر لمبا خاص ہوتا ہے جو محنت سے دوستی کر لیں اس کا ہر خواب پاس ہوتا ہے مسکراہٹ سے بڑی کوئی دولت نہیں محبت سے بی کوئی طاقت نہیں انسانیت کو دل میں بسا کر دیکھو اس سے بڑی کوئی عبادت نہیں سفر چاہے کتنا بھی مشکل کیوں نہ ہو ہمت رکھنے والا کبھی نہیں ہارتا ہے جو رکھتا ہے یقین اپنے رب پر وہ کبھی بھی بے سہارا نہیں رہتا ہے
چیز سے پھر ہر چیز سے دل اٹھ گیا پھر وہی الجھن ہماری ہیں خواب پسند ہیں مجھے اکثر وہی ہماری ملاقاتیں ہوتی ہیں
او
کیا بھائی
کتنے بھی م مشکل کیو نا ہو ہمت رکھنے والا کبھی ہار نہیں مانتا اور رکھتا ہے یقین جو اپنے اور وہ کبھی بے سہارا نہیں ہوتا دل صاف ہے تو رشتے اپنا لگتا ہے میٹھی زبان ہے تو دل جیوانا لگتا ہے نفرت کبھی بھی بھلا نہیں ہوتا محبت سے ہر جخم آسان لگتا محبت کی راہ چلتے رہے منزل خود تمہیں پکارے گی آج کی چھوٹی کوشش کرل تمہیں بڑی
یہ زندگی کی راہ ہم اور جگہ دکھ سے تمہارے آنسو ہے قمتی میرے بھی درد ہے کہیں چھپائے پر ہم کو مل سکے کر چلنا ہر مشکل کو ہم کو لڑنا رات کے اندے اندھیروں سے ڈرتے نہیں
زندگی ایک کتاب ہے ہر دن اس کا نیا صفح ہے جو صبر سے اسے پہلے اس کی منزل ہی وفا ہے اس اندھیرے رات میں بس سویرے آتے ہیں ہر مشکل کے بعد راستے نظر آتے ہیں جو ہمت نہ کرے اسے کبھی چومنے نہیں آتے ہیں دعاؤ میں اثر ہو
ہزاروں کام محبت میں ہیں مزے کے داغ جو لوگ کچھ نہیں کرتے کمال کرتے ہیں
بھائی جان ایک ہم بولتے ہیں ایک آپ بولیے گا بھائی جان پہلے ہم بولتے ہیں بھائی جان دعاؤیں میں اثر ہوتی ہے سفر میں سب ہوتی ہے جو بھروسہ رکھے اپنے رب پر اس سے ہر دن بہتر ہوتی ہے دل میں نفرت نہیں محبت رکھیے زبان پر ہمیشہ سچائی رکھیے انسانیت کی پہچان اس لیوات سے ہوتی ہے اس کے الیکھا سے ہوتی ہے
گجب کیا تیرے وعادوں پہ اعتکار کیا تمام رات کا قیامت کا انتظار کیا
اچھا واہ واہ بھائی جان واہ واہ وقت بدلتا ہے حالات بدل جاتے ہیں سب رکھنے والے کے دن بھی بدل جاتے ہیں محنت کبھی بکار نہیں جاتی جو ایک دن خواب حقیقت بن جاتے ہیں
واہ آائی جان وااہپ وہ قتل کر کے ہر کسی سے پوچھتے ہیں یہ کام کس نے کیا یہ کام قسط کا تھا
راستے مشکل ہو تو گھبرانا مت ہمت کا دامن چھوڑنا مت ہر طوفان گزر جائیں گے اپ میں رب سے امید توڑنا مت
واہ پائی جان گجب کیا تیرے وادوں پہ اعتبار کے کیا تمام رات قیامت کا انتظار کیا ن پوچھ دل کی حق حقیقت مگر یہ کہتے ہیں وہ بےقرار رہے جس نے بےقرار کیا
مسکراہٹ واہ واہ بھائی جان کیا بولا آپ نے واہ واہ بھائی جان دل آپ نے لے لیا میرا مسکراہٹ بانٹتے چلو محبت لوٹتے چلو دنیا یاد رکھے گی تو تمہیں اگر انسانیت نباتے چلو
واہ پھائی جان واہ تمہارے خط میں نیا سلام کس کا تھا نہ یہ نہ تھا رکیب تو آخر یہ نام کس کا تھا گزر گیا وہ زمانہ کہے تم جس کے خیال میرے دل صبح شام میں کس کا تھا
واہ بھائی جان واہ بقتی بھی کبھی کبھی ہزار پاج کہ جاتی ہے آکی خاموشی بھی کبھی کبھی ہزار الفاج کہ جاتی ہے جو دل آ کو بات متی
واہ پائ جان واہ خبر سن کے میرے مرنے کی وہ بولے رکیبوں سے خدا برکھے بہت سی خوبیاں مرنے
ارے ارے و واہ منزل انیں کو ملتی ہے جو راستے سے نہیں ڈرتے عجیب منزل انہیں کو ملتی ہے جو راستوں سے نہیں ڈرتے طوفان سے لڑنے والے کبھی قسمت سے نہیں ڈتے
و پائ جن و سور و ہی نہیں پرندوں نے مچایا ہوگا کوئی جنگل کی طرف شہر سے آیا ہوگا پیڑ کاٹنے والوں کو یہ معلوم تو تھا جسم ج جل جائے گا پر جب سر پہ سایہ نہ ہوگا
ارے بھائی چا زندگی کا اس کے اخیالت میں ہوتی ہے انسان بڑا دولت سے نہیں اپنے کردار سے ہوتی ہے
و پائی جن و کوئی سوگات ا وفا کہ چل جاؤں گا تجھ کو جینے کی ادا دے کے چل جاؤں گا میرے دامن میں اگر کچھ نہ رہے گا باقی اگر لے نسلوں کو دعا دے کے چلا جاؤں گا تیری چاہو میں میرے بعاتد نہ جان کے کیا ہو میں تو نقس ایکف ایکفپا دیکھ کر چل جاؤں گا
صبر کی راہ صبر کی راہ آسان نہیں ہوتی مگر منزل بڑی خاص ہوتی ہے حاجی کی سر کی راہ احسان نہیں ہوتی مگر منزل بڑی خاص ہوتی ہے جو ہر حال میں شکر ادا کر کرے اس پر کبھی رحمت نہیں ہوتی ہے رب کی رحمت نہیں ہوتی ہے
واہ پائ جان واہ جک میں امید پہ بھر گیا کب کا کیسے تو اپنے گھر گیا کب کا میرے ف ہرشت سے نکل دی ن میں تو ک مک د
محمد باٹو نفرت نہیں خوشیاں باٹ و شکایت نہیں دنیا میں وہی انسان بڑا ہے جس کے دل میں کسی کے لیے ادواوت ہے
واہ واہ پائ جان ایک وورس ہےری
ہمم ہر درد کچھ سکھا جاتا ہے ہر وقت کچھ بدل ہی جاتا ہے جو امید کا دامن تھامے رہے وہ ایک دن مسکراتٹے چلا جاتا ہے
واہ پائ جن واہ تیری عادت تھی مسک
اب تو آدتی ہے مھ کو ہاں
تیری عادت سی مسکرانے کے بعد کرنے کی ہم نے عشق سمجھ لیا یہ بھول تھی تو نے اس اقرار کیا انکار کیا تھا میری اس حسرت کو بے فجول تھی
ووو دولت سے نہیں دل سے امیر بنو علم سے اپنی تقدیر بناؤ
ں
دنیا ت ہیا اچھے اخلاق کی تصویر بناؤ
ہو گیا پائی جان دس منٹ ہمارے ختم ہو گئے پائی جان کھیل ختم
زندگی کی یہ ہر لمبا انمول ہے اس سے ہنس کر گزار دیا کرو جو بھی ملے محبت سے ملے ہر دل میں اپنا گھر بنا دیا یار کرو
واہ پائی جان واہ ایک پائی جان سنے پائی جان سنا چاہیں گے کیا میری شاعری ایک اور آپ سنا ہے اس کے بعد بھائی جانہ میں سناتا ہوں
ٹھیک ہے امید کا دیا ہمیشہ جلائے رکھنا مشکل وقت میں کبھی مسکرائے رکھنا منزل ایک دن ضرور ملے گی اپنے رب پہ یقین بنائے رکھنا
تیرے ہوٹھوں کی مٹھاس کا جام پی لوں اور مدبوس ہو کر تیری باہوں میں سو جاؤ
واہ بھائی جان واہ بھائی جان ٹھیک ہے بھائی جان میں
خدا نے حسن دیا تو کیا مار ڈالو گے مجھ کو نہیں دو گے تو کسے دو گے
ٹھیک ہے بھائی جان
ج